السلام و علیکم
ولکم السلام بھیا
وعلیکم السلام اور جناب
سب خیریت ہے اللہ تعالی کی رحمت ہے اور آپ بتائیے
جی جناب جی بس بس ہماری بھی اللہ تعالی کی ہمارے اوپر بھی اللہ تعالی کی کرپا ہے جناب اور اور سناؤ جناب آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی جی بھائی جان ہم نے کھانا وانا کھا لیا اور آپ کے یہاں پہ موسم وغیرہ کیسا ہو رہا ہے
موسم موسم تو ٹھیک ہے اللہ تعالی کی بس فرمائش ہے بس ہم تو یہی چاہ رہے ہیں موسم ایسا ہی رنگین مزاج بنا رہے ہیں جناب اور آپ
جی جی جی جی تو بالکل تو آج جی جی
جی تو جناب آج طہارت وجود اور نفاجت فضا کی جو ہے پاکیزگی صحت قابلہ اور روشن ماحول کا جو فلسفہ ہے اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے جناب
جی جی بالکل
تو جناب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہے آج ہم اپنی زبان کی وضاحت اور بلاغت کے ساتھ ایک ایسے موت ابتر افضل اور حیاتی موضوع کا جو احاطہ کرنے جا رہے ہیں تو نا صرف ہمارے جو جسم کو توانائی دیتا ہے بلکہ ہماری روح اور کو پاکیزگی اور معاصرے کو حسن عطا کرتا ہے یعنی شعور کی جو اس مکمدم محفل میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے جناب
جی بالکل بالکل تو آج ہماری اس نشست کا محور ایک ایسا نہایت خلیجی بنیادی اور لازمی موجوع ہے جس کے بنا انسانی تہجیب کا تصور یہ ناممکن ہے جی ہاں آج ہماری اس قدر ایک تفصیل گفتگو کا عنوان ہے تہارت اور نفاظت یعنی سوچھتا کا مہتو پاکیزاگی پاکی جگہ کی اہمیت اور ہمارے وجود و ماحول پر اس کے اثر اثرت
جی جناب جی واجب بات فرمائی جناب آپ نے ماساء اللہ یعنی مذہبی اسلام اور دنیا کی جو تمام عظیم مقابت فکر جو ہیں یہ سنہری اصول سکھا گیا ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے مگر اب افسوس کی بات یہ ہے جناب کہ جو آج کا انسان ہے وہ جدیدیت کہ چکا چند میں اپنی ذاتی مکانات کو تو صاف رکھتا ہے مگر اپنی گلیوں شاہ راہوں اور قدرتی مصرفوں کو کثافت سے بھرنے میں ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا جناب یعنی لوگ بھول چکے ہیں کے آلودگی دراصل ہمارے اخلاقی زوال کی نشانی ہے اس المناک صورت حال پر آپ کے دانشمندانہ خیالات کیا کہتے ہیں جناب
جی بالکل بھائی جان طہارت اور نجاست محض پانی سے جسم دھو دینے والی نام ہی نہیں یہ تو ایک مکمل ذہنی طبیعت اور مزاج کا حصہ بھی ہے جب ہم اپنے ارد گرد کثافت اور کوڑے کرکٹ یا مس کن بنا لیتے ہیں تو ہم دراصل امراض اور وباؤں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں ہماری جسمانی توانائی ہماری نفسیاتی امنگیں اور ہماری معاشرتی عزت ان تمام چیزوں کا دار و دا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہماری فضا کتنی پاک پاکیزہ ہے آئیے ہمارے سامعین کی خدمت میں طہارت وہ نضافت کے ان کوالٹی عوام کو نعمت گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں
جی جناب جی جی یعنی اس انفرادی طہارت اور جسمانی صحت یعنی وجود کی جو پاکیزگی و امراض سے یہ حفاظت ہے کی اگر ہم انفرادی طہارت کی بات کریں تو یہ روزانہ غسل کرنا لباس کو پاکیزہ رکھنا وہ جو اپنے تن و ہاتھوں کی صفائی کرنا کتنا لازمی ہے آج کی جدید طب اس پر کیا روشنی ڈالتی ہے جناب
جی بالکل جس میں جسم کی طہارت دراصل امراض کے خلاف ہماری پہلی اور سب سے مضبوط ڈھال ہے ہمارے ارد گرد انگنت مکفی مکفی جرامیہ موجود ہوتے ہیں جو ادھر قاتل کی مانند ہیں جب ہم اپنے ہاتھوں اور بدن کی صفائی سے غفلت برتے ہیں تو یہ جرامیہ ہمارے نظام ے انظام اور نظام ا تنفظ پر حملہ کر دیتے ہیں یعنی کہ صاف ستھرا رہنا ہمارے ن جمعہ مادافات کو کو بھی بناتا تا ہے جو شخص طہارت کو اپنا سیوا بناتا ہے اس کا وجود ہمیشہ تر و تازہ اور امراج کے محفوظ رہتا ہے
جی جناب جی یہ کیا اپ نے درست فرمایا جناب آپ نے یعنی ذہنی وسعت اور نذافت کا تعلق یعنی میں نے اکثر کر مشاہدہ کیا ہے کہ جب انسان صاف سا ستھرا لے بعد فین کر کے دوباکیجگہ پر بیٹھتے ہے تو اس کے ذہن کو ایک عجب قسم کا سکون ملتا ہے کیا صفائی کا جو ہمارا نفسیات سے بھی کوئی سیدھا ربط ہے نا
جی جی بالکل بالکل بھائی جان کثافت اور بکھرا ہوا ماحول انسان کے دماغ میں تشویس اور ذہنی خفت پیدا کرتا ہے اس کے بر بر عکس ایک صاف ستھری اور معت جگہ دماغ کو بس سانت پتا کرتی ہے جب ہماری آنکھیں اشن اور پاکی جگی کو دیکھتی ہیں تو دماغ سے مسرت کے ہارمونس خارج ہوتے ہیں جس سے انسان کی انسان کی صلاحیت کو پرواز پرواز ملتی ہے سہارت ا بدن سے ہی صفہ ایکل ممکن ہے یعنی کہ اجتماعی جی اجتماعی نفاجت اور اس نے ماسرے
بالکل بالکل جناب بالکل یعنی جاتی صفائی تو اپنی جگہ درست ہے مگر اجمتماعی صفائی کا جو المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا باہر گلیوں میں یا ساروجنک مقامات پر پھانیک اس بے عملی اور غلفت کو آپ کس نہر سے دیکھتے ہیں جناب
جی بالکل یہ ہمارے معاشرے کا سب سے قصب اور افسوسناک پہلو ہے کہ کسی بھی قوم کی تہذیب اور شہور کا اندازہ اس کے عالیسان مکانات سے نہیں بلکہ اس کی گلیاں اور سا راہو کی نفاجت سے لگایا جاتا ہے جب ہم راستوں پر گندگی پھیلاتے ہیں یعنی کہ پلاسٹک اور دیگر سکم معدوں کو کھلے میں پھینکتے ہیں تو ہم نہ صرف ماحول کو بدرنگ کرتے ہیں جی جی بلکہ آپ جی بلکہ آپ و ہوا کو بھی زہریلا بنا دیتے ہیں جیسے کہ ندیاں ہو تالابو میں کسافت بانہ قدرت کے نظام کے خلاف ایک سنگین جرم ہے اجتماعی صفائی دراصل ایک سائے ناگرک کو سب سے پہلا فریجا ہے
جی جناب جی بالکل ہی آپ نے بالکل درست نوایا یعنی بباؤں کا تدارک اور صاف ماحول یعنی جناب تاریخ گواہ ہے کہ ڈینگو ملیریا ہیجا جیسی جو محلک وبایں ہمیشہ انہیں وس بچے میں پھیلتی ہیں جہاں جل جما ہوور گندگی جو برمار ہوتی ہے جناب یعنی ٹھہرے ہوئے گندے پانی اور کچروں کے ڈھیر میں مچھروں اور مکھیوں کی جو افجائز ہوتی ہیں جو ان وباؤں کے پیغم بار ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ماحول کو صاف رکھے پانی کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دے اور پورے کرکٹ کا صحیح اکھاج کا ہے تو ہم بنا کسی قیمت کی آدھی سے زیادہ بیماریوں کا خاتما کر سکتے ہیں جناب یعنی صفائی محض ایک مسغلہ نہیں بلکہ انسانی جان کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے جناب
جی جی جی جی بالکل سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا آپ نے فرمایا ہے یعنی کہ آپ کی ان باتوں نے ذہن کے بند کپاٹ کھول دیے ہے نہ تو آئیے اب ہمارے عجیز سامئین کے سما سماعتوں کے لیے کچھ ایسی عملی آسان اور سنہری جابطہ پیش کریں جنہیں اپنا کر وہ اپنے گھر معاشرے اور ملک کو باقی جگہ کا گ گہوارا بنا سکے
جی جی حضور جی کیوں نہیں ترین ماحول کو جو ہے مقدس اور صاف بنانے کے لیے ہمیں ایک مکمل حکمت عمل اختیار کرنی ہوگی یعنی کلافت کا جو صحیح اخاج اپنے گھروں میں گیلے اور سوکھے کچرے کو جدا جدا رکھنے کی عادت ڈالیں پلاسٹک اور شیسے جیسے بے جان اشیاء کو ریاس کل کے لیے بھیجیں ریسائیکل کے لیے بھیجیں تاکہ وہ زمین کو بنجر نہ بناپاۓ صحیح جناب
جی جی بالکل جات کے آغاز یہ عہد یہ عہد کریں کہ ہم کسی بھی چیز عام راستے یا پار یا سیر گاہ پر کوئی بھی بچی کچی چیز یا کاغذ کا ٹکڑا نہیں پھینکیں گے اگر ڈسٹ بین موجود نہ ہو تو اس ک کچرے کو اپنے آس پاس محفوظ رکھیں اور گھر آ کر ہی مسکن پر ڈالیں یعنی شجر کاری اور آپ کی حفاظ حفاظ اچ
جی جناب جی
ہاں تو کثرت جی جی تو کثرت کے ترف درخت تین بھی لگائے کیونکه
کہ صفائی کو آئینہ ہے جس میں کسی بھی قوم کا جو اخلاق اس کی تہذیب اور اس کا سعور صاف نظر آتا ہے جناب یعنی تہارت سے نکھرتا ہے وجود اور یہ فجا ہے چمن نفاذ نذافت کو اپنا سالم یہی ہے صحت کا اصل وطن جناب تو جناب آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا آج کے لیے جناب اتناہی شکریہ اللہ حافظ خدا حافظ
خدا حافظ اللہ حافظ